شام کو ہلو ہلو
وعلیکم وعلیکم السلام
جی جی جی میں الحمد للہ ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں جی جی الحمد للہ میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں
الحمد للہ میں بھی بچا ہوں جی جی آپ کی بہت دعائیں ہیں جی الحمد للہ سب اور بتائیں آپ کیسی ہیں اور آپ کے گھر میں سب لوگ کیسے ہیں
جی ماشاء اللہ سے میرے گھر پہ بھی سب ٹھیک ہے سب خوش و ق رم ہے جی بس آپ سب کہ ہاں دوراؤ کا اثر ہے ہاں بس آگے بھی سب کچھ اچھا رہے یہی خواہش ہے یہی توقع خ جی اور آپ بتائیں مطلب جی
جو مومن ہوتے ہیں وہ تو ہمیشہ اپنے عمومن کی گع میں یاد رکھتے ہیں اور
ہوں بالکل ہمیشہ دعاؤں میں رہتے ہیں ان کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے تمام عالمی دنیا پریشان حال ہے دعا ہوتی ہے اور یاد رکھتے ہیں
لیکن یہ ہے کہ فرض ہوتا ہے اور اپنے اخلاق بنیاد جو ہے وہ ہوتا ہے دعا کے لیے کہنا
کہنا بالکل اور یہ بھی د ہاں دعا کے حوالے سے سے یہ بھی ایک بہت اچھی بات مطلب میں نے سنی ہے کہ جو دعا آپ دوسرے کے لیے کرتے ہیں پہلے وہ آپ کے حق میں قبول ہوتی ہے مطلب دیکھیں کہ دوسرا دوروں کے لیے اچھا سوچنا مطلب اپنے مومن بھائی بہن کے لیے اچھا سوچنے کا بھی سلا آپ کو اوپر والے نے دیا ہے مطلب ہے کہ اس سے اچھی اور بات کیا ہوگی کہ یہاں پہ بھی مطلب ہے کہ اپنا ہی فائدہ ہے اگر انسانی فطرت کے حوالے سے بات کی جائے تو مطلب ہے کہ یہاں پہ بھی مطلب ہے کہ اللہ پاک نے اپنا ہی فائدہ رکھا ہے کہ آپ دوسرے
ہر جگہ ہر جگہ اللہ پاک نے اپنا فائدہ رکھا جاننا مطلب چاہیں گے آپ آپ اگر دیکھیں تو قانون کیا ہے قانون یہ ہے اگر آپ کھانا کھا رہی ہیں تو طریقہ کیا ہے کھانا کا کھانے کا طریقہ یہ ہے کھانا کھانے کا کہ آپ بیٹھ کر کھانا کھائیں اور دوسرے را کیا کہا گیا ہے یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ پانی پی رہے ہیں تو بیٹھ کر پانی پیے اس میں بھی دیکھ یہ بہت سی لاجیکل چیزیں ہیں کہ بیٹھ کے کھانا کھانے کے کیا فائدے ہیں اور کھڑے ہوئے کھانا کھانے کے کیا نقصانات
کیا نقصاناتت ہے بالکل بالکل
کیا فائے ہیںار کھے ہو گئے پانی پینے کیا نقصانات اچ ٹھیک ہے اور بھی طویل ایسی چیزیں بتا سکتا ہوں جیسے کہ بہت ساری چیزیں بتائی گئی ہیں نا جیسے کہ نماز مان ل پانچ ٹائم کی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ پانچ ٹم جو ہو ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے لوجیکلی اگر دیکھیں تو ڈسپلن ٹائم کی پابندی ہے نا وقت کی قدر ٹھیک ہے اور اچھے کے لیے جو بول رہی ہیں اور اچھے کے لیے جیسے کہ ج کہا گیا جلدی صبحٹھ کے تو ب کب ٹھیک ہے تو اس میں سے کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ سلدی اکٹو پانچ او ٹھیک ہے اور لوگ اپنے آفس کے لیے سات بجے اٹھ تو چھ بجے اٹھتا ہے آپ چار بجے اٹھتے سوچو کہ آپ نے دو سے تین گھنٹے پہلے ب سارے کام کر لیے جو اٹھے گا وہ ایک گھنٹے وہ تین گھنٹے بعد کرے گا اب تین گھنٹے پہلے ہو گئے نا اس
جی جی اتنے سارے کا وہ کتنی گہری بات آپ نے کتنے عام سے لفظوں میں مطلب مطلب بیاں کر دی کہ مطلب لگ رہا ہے کہ پھر واپس سے جا کے اس لمحے میں سوچنا سوچنے پہ مجبور ہوں کہ یہ بات مطلب ہے کہ کتنی گہری تھی لیکن کتنے سادے طریقے سے آپ نے بیاں کی کہ وہ بندہ جو آپ سے لیٹ اٹھ رہا ہے وہ وقت مطلب آپ کے وقت سے وہ تین گھنٹے اور دو گھنٹے پیچھے واقی چل رہا ہے اور آپ صرف مطلب صحیح ٹائم پہ اٹھ کر آپ اس سے آگے نکل جا رہے ہیں مطلب کتنی گہری بات ہے اور کتنے سادے طریقے سے کتنے عام سے الفاظ میں آپ نے مطلب بیاں کیا واقعی بہت کیا خوب بات مطلب آپ نے کہی انسان ان ساری چیزوں پہ اگر غور و فکر کرنا شروع کر دے تو وہ مطلب ہے کہ ہر دن اپنے آپ میں اپنے خود کے بہتری کی طرف ایک قدم آگے بڑھا لے گا صرف ایک صرف آپ ہم یہ رونا روتے رہتے ہیں نا کہ وہ ہم سے آگے نکل گیا ہم اس سے پیچھے ہو گئے لیکن ہم کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ مطلب ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگر اگر ہم بدلنا شروع کر دیں اپنی عام س زندگی میں تو ہم بھی ان لوگوں سے آگے نکل سکتے تے ہیں
دیکھیے یک جو کا پہلا پہلو تو گیا کہ ہم جو ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ نے میں نے قانون بتایا قانون بہت سارے ہیں جو اللہ کے بنایا ہو ہیں جس میں اگر چلتا ہے تو بہت ساری بینفٹ اس کوت ہے لاجکلی اگر سوچے تو ٹھیک اور دوسری چیز دعا کی جہاں ک بعات ہے دعا ایک امید ہے کہتے ہیں کہ مطلب کہتے ہیں نا پوزیٹیو تھنکنگ ٹھیک ہے ایک پزیٹیو سوچ جو ہوتی ہے سوچ اگر انسان پازیٹو سوچ رکھتا ہے تو وہ پازیٹو رہتا ہے نگیٹو سوچ رکھتا ہے نگیٹو رہتا ہے ٹھیک ہے دعا جب کوئی کرتا ہے تو د آ جب مانگتا ہے اس کے ساتھ پزیٹی سوچ ہوتی ہے پزیٹو ہوپ ہوتی ہو ہے نا ایک امید ہوتی ہے ٹھیک اس امید کے ساتھ وہ ایک پازیٹیو سوچ کے ساتھ وہ آگے بڑھتا ہے ٹھیک تو سمجھو آپ دوسرا پہلو کہ اگر کو دعا کر رہا ہے تو اس کو ایک ہوپ مل رہی ہے ایک امید مل رہی ہے ایک پزیٹیو امید یار یہ چیز ہو سکتی ہاںمپاسبل ہے لیکن ہو سکتا تے ایک ہوپ ہوپ لگا رہا ہے پ ا ہوپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے ایک چیز اور ا بلڈ ہوتی ہے کیا تھنکگ پزٹیو سوچ اس پازیٹیو سوچ کے ساتھ وہ انسان آگے بڑھتا ہے نا اس کے ساتھ مشکلات پریشانیاں تو آتی ہیں لیکن اس کے ساتھ وہ لڑ جاتا ہے آزمائش لڑا جاتا ہے پھر وہی انسان آگے جا کے کامیاب ہوتا ہے اس کی طاقت جو ہوتی ہے نا پزیٹو سوچ میں بدل جاتی ہے اور اتنا زیادہ طاقتور ہو جاتا اندر سے کہ ہر وہ مشکل سےگااتا پھر وہ ہی انسان ایک کامیاب انسان بنتا کامیاب انسان تو وہی ہے نا تو ہر ایک اپنے مشکلوں پریشانی سے لگا ہے وہ تھوڑی کہ ہر مشکل یل اور پریشانی کے طوفان سے جو ہے اڑے جائے نہیں ڈٹک کھڑا رہے ڈٹکی کھڑا رہے اس کے بعد بھی ہر اس چیز کو جھیل جائے اس کے بعد بھی آگے بڑھتا رہے اور آگے بڑھ کے اپنی منزل تک پہنچے ا آ طوفان سے لڑ کیا ہو اس کو کہتے نہیں یہ کچھ نہیں کر سکتا میرا ٹھیک ہے یہ ہوتی ہے دعا کا یہ ہوتا ہے دعا کا دوسرا پہلو ٹھیک ہے اس سے ایک امید ملتی ہے پازیٹیو سوچ ملتی ہے سمجھ ملتی ہے اور اس سے ایک طاقت بنتی ہے جس سے انسان آگے بڑھ کر کامیاب ہوتا ہے کبھی بھی نگیٹو انسان کامیاب نہیں ہوتا کیونکہ ہمیشہ وہ برا سوچتا ہے نہیں یار میں کبھی کر ہی نہیں پاں گا جب کر ہی نہیں پاں گا تو وہیں بییڈیاد پھر وہ ٹوٹ جاتا ہے پھر زندگی بھر وہ ایسے ہی رہتا ہے ٹھیک ہے اور اللہ پکنی کہاں بھی ہے کہ تم میرے سے جس طرح سے گمان کروں گا میں تمہارے گمان کے ساتھ ہی رہوں گا مطلب جس طرح سے تم سوچو گے کہ میں
ہاں ہاں پیش آؤں ہاں ہاں ہاں
ح ہی رہوں گا تمہارے ساتھ د کہ ا تم سوچو گے کہ یہ چیز جو ہے میری ہو جانی ہے ہے نا بھلے ہی وہ تمہیں مشکل لگ رہی ہے لیکن وہ ہوگی پروسیس میں تھوڑا ٹائم ضرور لگ سکتا لیکن اگر آپ کی امید ہے ہوپ ہے اورتو وہ چیز ہوگی اس کو اس کو ہی کہتے ہیں پازیٹو سوچ کا فائدہ پازیٹیو سوچ والا انسان کبھی بھی کہیں سے بھی ہار نہیں نہیں کھا کہیں سے مار نہیں کھاتا وہ ہمیشہ جو ہے ہمیشہ اسٹرانگ رہتا ہے ایک پکی بنیاد کی طرح ٹکھا رہتا ہے
صحیح کہہ رہے ہیں مطلب ہے کہ انسان کا سارا دار و مدار اس کے نیت اور اس کے سوچ پہ وابستہ ہے وہ جیسی سوچ رکھے گا اس کے ساتھ ویسا ہی ہوگا
سوچ جو بنتی ہے دعا سے بنتی کنیکشن سے بنتی گ آپ کی کنیکشن اللہ سے کیسا ہے ٹھیک بنا دعا کے آپ کی جو ایک سوچ ہے ہے نا پازیٹو نہیں ہو سکتی اگر آپ دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے ہوپ اگر ہوپ آپ کی نہیں ہے پزیٹو تو آپ کہ جو سوچ نا وہاں تک نہیں پہنچ سکتے کسی بھی طرح سے نہیں پہنچ سکتی
اتنی مطلب اچھی بات تھا ہاں سوچ بہت بڑی چیز ہے انی یح کہہ رہے ہیں مطلب کتنی اچھی بات مطلب ہے کہ آپ نے کتنے اچھے مطلب طریقے سے سمجھائی کہ انسان اگر مطلب ان سب باتوں پہ عمل کرنے لگے انسان ان سب باتوں پہ مطلب غور و فکر کرنے لگے تو وہ اپنی زندگی کو کافی بہتر کر سکتا ہے ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ ہر گزرتے و لمحے کے ساتھ
بالکل صحیح بول رہی ہیں آپ
صحیح بات آپ نے کہی آپ کا بہت شکریہ بہت اچھے طریقے سے اپنے اتنی بڑی بات مطلب اتنے ام سے بھاشا میں سمجھا دیا جس کو سمجھنے کے کے لیے مطلب ہے کہ کافی کیا کہ مطلب
یہ یہ دبا کا جو دو پہ ہیلو ہوتا ہے اور بھی دعا کا جو مطلب ہوتا ہے نہ چولنے قانون بتائ ہیں بنایا وہ انسانی انسانوں کے لیے کیا فائدہ پہنچاتے کس ے سفائی مند وہ تھوڑی سی چیزیں میں نے بتائی ہیں ہے نا اور آپ کبھی گور فکر کری گا تو آپ کو اور بہت ساری چیزیں
نہیں بہت ان شاء اللہ مطلب ہے اس موضوع پہ آپ سے جو بات ہوئی اس سے بہت کچھ کچھ مطلب ہے کہ جو خدشات میرے دل و دماغ میں ذہن میں تھے وہ ختم ہوئی بہت ہاں اپنا آپ بھی بہت خیال رکھیے گا جی اللہ حافظ اللہ حافظ